ہم
آواز آ رہی ہیں
جی جی ہیلو
ہیلو
السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہو
بڑھیا ہیں اور بتائیے اپنے بارے میں
بڑھیا ہے سب خیریت
ہاں
تو ابھی آپ کیا کر رہے تھے
ابھی تو فی الحال ہم بیٹھے ہوئے تھے
چلو ٹھیک ہے تو ٹیکنالوجی اور انسانی ذہانت ترقی کا نیا افوف کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کرنے والے ہیں
آج ہمارے اس پو پوڈ کاسٹ میں ہم ایک ایسے حیرت جیب تیز رفتار اور ہر دل عزیز موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں جس نے ہماری پوری زندگی کے جینے کے طور طریقوں کو بدل کر رکھ دیا ہے یعنی ٹیکنالوجی اور ہمارا مستقبل
سبحان اللہ کیا خوب فرمایا آپ نے آج کا دور ڈیجیٹل کلابھ کا دور ہے صبح الارم کی آواز سے لے کر رات کو سونے سے پہلے اسکرین بند تک ہماری زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جو ٹیکنالوجی کے جیر اثر نہ گزرتا ہو
بالکل بالکل درست فرمایا آپ نے اسمارٹ فون انٹرنیٹ اور اب منصوعی ذہانت نے ناممک کو ممکن بنا دیا ہے جو کام پہلے ہفتوں اور مہینوں میں ہوتے تھے آج وہ مہت چند سیکنڈ میں ایک کلک پر دستیاب اپلبدھ ہے
کیا خوب فرمایا ہے یہ آپ نے یعنی ٹیکنالوجی نے دنیا کو صرف سمیٹا ہی نہیں بلکہ انسانیت صاحالیت کو ایک نئے پرواز اڑان دی ہے
جی ہاں اور آج ہم اسی ٹیکنالوجی کے فائدے اس کے نقصانات اور اس کے صحیح استعمال پر تفصیلی بات کریں گے ٹیکنالوجی کیا ہے
عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مہنگے گیجیٹس کمپیوٹرس یا روبوٹس ہی ٹیکنالوجی ہیں آپ کے نزدیک اس کے اصل تصریف کیا ہیں
بالکل بالکل کیا گجب ٹیکنالوجی در اصل علم عالمی کا نام ہے جب انسان اپنے عقل اور سائنس کا استعمال کرکے اپنی مشکلات کو آسان بنانے کے لیے کوئی اوزار طریقہ یا نظام تعمیر کرتا ہے تو اسے ٹیکنالوجی کہتے ہیں پہیے کی ایجاد بھی اپنے دور کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی تھی اور آج کا یہ اے آئی بھی
بہت خوب کیا بہت گجب کی بات کہی آپ نے یعنی انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے زندگی کو سہل بنانے کا ہر وہ ذریعہ جو وگیان کی بنیاد پر بنا ہوتا ہے اسے ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا منصوعی ذہانت
بالکل بالکل آج کے دور کی سب سے بڑی کرانتی یہ آئی ہے یہ ایسی مشینیں ہیں جو انسانوں کی طرح سوچ سکتی ہیں سیکھ سکتی اور فیصلے لے سکتی ہے چاہے وہ چیٹ بوٹ ہو گاڑیے چلانے والا آٹو پائلٹ ہو یا پیچیدہ بیماریوں کا علاج ڈھونڈنا ہو اے آ ئی ہر جگہ موجود ہے مواصلات اور فائیو جی سکس جی انٹرنیٹ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے
کیا کیا گجب کی بات کہی آپ نے انٹرنیٹ کی تیز رفتار نے پوری دنیا کو ایک گلوبل ولیج سے آگے بڑھا کر گلوبل ہوم بنا دیا ہے
بالکل بالکل آج وارک فرم ہوم ہویا آن لائن تعمیم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ بہترین کمپنیوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور دنیا کے بہترین پروفیسر سے سیکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل اکنمی اور بلاک چین کے بارے میں کچھ بتائیں گے
اور بٹوے میں کیس رکھنے کی حجارت ہی نہیں رہی سب کچھ ڈیجیٹل ہو چکا ہے
جی ہاں آن لائن پیمنٹ سے لے کر بلاک چین اور کرپٹو جیسی سرکھت تکنیکوں نے لین دین کے روایتی نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے سہولیت بنام غلامی کو کے دو پہلو
کیا خوب فرمایا آپ نے بالکل جہاں اس ترقی نے ہمیں بے انتہا آسائشیں دی ہیں وہیں کچھ سنگین مسلائن بھی سمسیا پیدا کی ہیں
بالکل بالکل یہ بہت ہی سنجیدہ نکتا ہے ٹیکنالوجی ایک دو دھاری تلوار ہے اگر ہم اس کے فائدے کو دیکھیں تو اس کے نقصانات سے بھی آنکھیں نہیں چرا سکتے تنہائی اور سوشل میڈیا کی لت لوگ ورچولی ہزاروں دوستوں سے جڑ رہے ہیں لیکن حقیقت میں اپنے ہی گھر میں تنہا ہے سائبر سیکورٹی اور پرائیویسی ہمارا نجی ڈیٹا آج پوری طرح سرکچت نہیں ہے سائبر کرائم اور آن لائن دھوکا دھڑی کے واقعات تیزی سے بڑھ رہے ہیں ذہنی اور جسمانی کاہلی ہر چیز ریڈیمنٹ ملنے کی وجہ سے انسانی ذہن اور جسم سست ہوتا جا رہا ہے
یعنی ٹیکنالوجی کو ہمارا غلام ہونا چاہیے تھا مگر افسوس ہے کہ آج انسان خود ٹیکنالوجی کا غلام بنتا تا جا رہا ہے
بالکل بالکل سو فیصدی صحیح صحیح استعمال کیسے کرے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے
اس ڈیجیٹل دور میں ہم ایک کیسے صحیح توازون کیسے قائم کریں
بالکل بالکل اس کے لیے ہمیں ڈیجیٹل ڈیٹاکس اور سمجھداری کی ضرورت ہے کنزیومر نہیں کریئٹر بنے ٹیکنالوجی کا استعمال صرف ریلس یا ویڈیو دیکنے کے لیے نہ کرے بلکہ کچھ نیا سیکھنے کوڈنگ کرنے اپنی اسکلس بڑھانے کے لیے کرے اسکرین ٹائم مقرر کریں دن کا ایک خاص وقت ایسا رکھیں جب آپ گیجٹ سے مکمل دور رہے اور اپنے اہل اے خانہ کے ساتھ وقت گزارے تعریف اور تحقیق انٹرنیٹ پر آنے والی ہر افواہ کو سچ نہ مانے بلکہ کہ اپنی عقل سے اس کی تحقیق کریں نتیجے کے بارے میں کچھ بتائیں گی
کیا خوب فرمایا آپ نے بالکل تو ناجرین آج کی گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایک بہترین خادیم ہے لیکن یہ ایک بےحد خراب آکا بھی ہے
بالکل بالکل فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اس کا استعمال اپنی تعمیر کے لیے کرتے ہیں یا اپنی تباہی کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کو اپنا استاد یا ساتھی بنانا ہے یا مالک نہیں
یعنی جیسا کہ بدلتے ہوئے دور کی حقیقت کو بیاں کرتے ہوئے کہا گیا ہے ٹیکنالوجی کبھی انسانی دل اور اس کی روح کی جگہ نہیں لے سکتی یا صرف ہمارے ہاتھوں کی طاقت کو بڑھا سکتی ہیں
بالکل بالکل اور اس ڈیجیٹل اقبال کو خوبصورت الفاظ میں سمیٹتے ہوئے کہے تو وقت کی رفتار سے جو قدم ملاتا ہے ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال سے وہی مقدر بن سکھتا ہے
بہت بہت شکریہ اس بےحد دلچسپ اور گیان متک گفتگو کے کے لیے اور ہمارے تمام سننے والوں کو بھی کیا اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا اور کچھ بتائیں گی آپ
بالکل بالکل آپ پوچھنا کیا چاہتی ہیں
پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی جو گلوبل ولیج کو کیسے بناتی ہیں
بالکل بالکل ٹیکنالوجی گلوبل شہر کو گلوبل ولیج اس نظریے سے بنا رہی ہے کہ جیسے پہلے اگر ہم لوگ کام کرتے تھے تو صرف آف لائن ہی کام کر پاتے تھے مطلب ایک پڑھائی کرنا تو صرف اسکول اور کالج کے کالج کے دروازے تک پہنچنا اسکول کے دروازے تک پہنچنا لیکن ابھی وہ آن لائن ہونے کے ذریعے ہم اگر گھر کے ایک کونے میں بھی بیٹھ کے پڑھائی کریں تو کر آرام سے کر سکتے ہیں اور کام کو دیکھے تو کام اگر ہم چاہیں تو تو آفس جائیں نہ چاہیں نہ چاہیں تو ہم گھر کے کونے میں یعنی ورک فرام ہوم بھی کر سکتے ہیں
کیا خوب فرمایا کیا گجب کی بات کہی آپ نے یعنی اس سے پتا چلتا ہے پوری دنیا کو ایک گاؤں میں بدلا جا سکتا ہے کیو گلوبل ولیج کا مطلب ہے پوری دنیا کو ایک گاؤ میں بدلنا اج کل ہمارا ٹیکنالوجی اتنا اگے بڑھ چکا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے انسان سے ہم بات کر سکتے ہیں چاہے وہ کہیں کا بھی ہو کہ کسی بھی رنگ روپ کا ہو ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کیک ٹیکنالوجی دنیا کے کسی بھی انسان سے ہمیں سپرک کروا سکتی ہے اس سے بات کروا سکتی ہے اور ہم گھر بیٹھے کہیں بھی کام کر سکتے ہیں کیا آپ جانتی ہیں کہ ہوم ورک فرم ہوم ورک فرام ہوم میں کون کون سی کمپنییا آج آج کل نئی نئی آوشکار لے کے آ رہی ہیں جس کے بارے میں لگوں کو پتا نہیں چل پاتا ہے اور وہ اپنا کام نہیں کر پاتا جس سے ان کی لائف میں کافی دقتیں ہوتی ہیں
ورک فرم ہوم تو بہت چلا ہوا ہے آپ جا کے ورک فرام ہوم کے لیے یہ کا کہ ٹیکنالوجی ایں مطلب ایں ایسا ایسا ایپ بنایا ہے جس ایپ کا نام ہی ہے جاب فرام ہوم ورک جاب پرومورک تو اگر ہمیں ورک فرام ہوم کرنا ہو تو اس میں ورک جاب فرام ہوم ایک ایپ ہے اس کے بارے میں جائیں گے تو اس پہ ورک فروم ہوم کے بارے میں ہی جانکاری ملتی
کیا گجب کی بات کہی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کیونکہ آج کل دنیا میں ورک فرام ہوم میں لوگ پارٹ ٹائم بھی کام کر لیتے ہیں کیونکہ پڑھائی کے سنگ وہ تھوڑا جاب بھی کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کے پیرنٹس کے اوپر زیادہ دباؤ نہ پڑے پڑھائی کو لے کے اور وہ اپنے پڑھائی کے سنگ سنگ تھوڑا اپنا خود کا بھی مینج کرے کیونکہ لوگ اپنے پریوار پہ سارا خرچہ اپنی پڑھائی کا نہیں ڈالنا چاہتے کیونکہ آج کل کے دور میں سمسیائیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ صرف ایک سائڈ سے لے کے چلا جائے تو کچھ نہیں ہو سک تا
بالکل بالکل ا آج کے گپتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ہمارے زندگی پہ بہت ہی بڑا پرباؤ ڈال رہی ہے اگر ہم ٹیکنالوجی کے حساب سے نہ چلے خود کو اگر ٹیکنالوجی کے حساب سے نہ بدلے تو کہیں نہ کہیں ہم بہت ہی پیچھے چھوٹ جائیں گے تو ہمیں خود کو بھی اپڈیٹ کرتے جیسے اگر ہم موبائل موبائل کو دیکھیں تو موبائل بھی اپڈیٹ مانگتا ہے ویسے ہمیں خود کو بھی اپڈیٹ سمے سمے پہ کرتے رہنا چاہیے اگر خود بھی اپڈیٹ نہ ہو تو بھی ہمارے جیون میں ہم بہت ہی پیچھے رہ جائیں گے
دیکھیے آپ نے کیا گزب کی بات کہی بہت خوب کہا آپ نے اس کا مطلب ہے ٹیکنالوجی کس سمے کے ساتھ ہمیں اپنے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ سمے کے ساتھ بدلاؤ بہت ضروری ہے سمے بلاؤ نہیں لائیں گے تو ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے اور دنیا ہم سے آگے نکل جائے گی اور سمے کے ساتھ پچھڑے ہوۓ ہوجاۓنگے
بالکل بالکل ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں اگلے گپتگو کے لئے تب تک کے لیے خدا آافس
خدا خدا حافظ اللہ حافظ
ج